السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں اپی آپ
کیسی ہیں آپ ہلو
ٹھیک ہوں
ٹھیک ہو آپ اور آپ نے نو نوش نوش فرمالیا
ہاں نوش
انشاء اللہ بہت خوب اور آج آج کا دن آپ کا کیسا تھا
آج کا دن بہت اچھا تھا
ارے واہ بہت خوب بہت خوب یہ سن کے تو مجھے بہت اچھا لگا اور کیا لینے گئی تھی آج آپ بازار
آج گئے تھے ہم بچوں کے لیے کچھ لباس
اچھا لباس لینے گے تھے کیا
ہاں
بہت درست فرما رہے ہیں آپ اور بتائیے
آج کیا تھا کہ آج کیا تھا نا آج اسمان میں کچھ
ہاں جی
بادل تھے چھائے تھے صبح
اچھا اچھا انشاء اللہ بہت خوب بی
تو ایسا لگ رہا تھا ایسے اللہ سے ایسی وہ تھی کہ آج بارش ہو جائے تو وہ ہو بھی گئی بارش ہی
ارے واہ بہت د بالکل درست فرمایا آپ نے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور بادلوں کی آمد دل کو بڑی راحت دے رہی ہے
جی ہاں صبح صبح سے ہی فضا ایک عجیب سی تازگی محسوس ہو رہی ہے
انشاء اللہ بہت خوب اگے فرمائے ہاں ہاں بہت خوب جیسے بارش
اب پچ پچھلے کچھ دنوں سے جو شدت تے گرمی تھی اس نے تو جو جانی سے تو جانی ہی نکل رہی تھی یہ موسم تو جیسے رحمت بن گیا بن کر آیا
ارے واہ بہت خوب اور دیکھیے پرندوں کی چہ چاہٹ بھی کتنی پرسکون لگ رہی ہے ہر طرف ایک خوشگوار ماحول بن گیا ہے انشاء اللہ
جی ہاں بالکل صحیح انشاء اللہ
اگے فرمائیں
جی ایسا لگتا ہے جیسے قدرت اپنی حسن اور خوبصور یک کا اظہار کر رہی ہو
اچھا
ہوا میں جو ٹھنڈک ہے وہ دل کو سکون بخش رہی ہے
بہت خوب اگر بارش ہو جائے تو کیا بات تو مٹی کی خوشبو جسے ہم سونندی خوشبو کہتے ہیں وہ تو دل کو مو لیتی ہے
واہ آپ نے تو دل کی بات کہ تھی بارش کے بعد کی فضا ہر چیز کو نیا سا بنا دیتی ہے ہے نا پیڑ پودے بھی جیسے نکھر جاتی ہیں
ارے واہ موسم میں ایسے موسم میں گرم گرم چائے ہو تو کیا ہی مزہ آ جائے یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا
یہ تو بات بالکل آپ نے بالکل صحیح بولی ہے
بالکل
صحیح فرم صحیح فرمایا آپ نے
انشاء اللہ
ایسے موسم میں گرما گرم چائے ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے
بالکل کیوں نہ اس موسم کو کسی چائے کی دکان پر بیٹھ کر خوش نما موسم کا لطف اٹھایا جائے تو مطلب یہ تو بہت ہی ہوں ہوں
یہ تو عمدہ خیال ہے آپ کا جی
ہاں جی بہت بڑھیا
چلیے چلتے ہیں پھر اس موسم کا پورا پورا امتیہا
ہاں ہاں
استف استفادہ کرتی ہیں
جی ہاں صبح سے ہی ماحول میں جو تاذگی اور سادہ بھی ہے وہ دل کو بڑا سکون بخش رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہرشئےمیں ایک نئی جان آ گئی ہو
بالکل یہ تو اب اب وہ ا بادل کی آمد اور ہلکی ہلکی کی بوندا باندی انسانوں کو کے دل و دماغ کو فرحت بخش دیتی ہے
انشاء اللہ بہت خوب
ورنہ کچھ دنوں پہلے تک تو شدت گرمی اتنی تھی کیسے لگ رہا تھا جیسے جان ہی نکل رہی ہو
ارے آپ بہت صحیح فرما رہی ہیں ارے بہت دنوں سے بہت تپش چل رہی تھی وہ جو لوکی جھونکے انس انسان کو بے کررار کر دیتے مگر آج یہ پرلفت موسم جیسے کسی نے رحمت کی چادر کو اڑ دی ہے مطلب آج جو موسم ہے نا اس کو دیکھ کر دل خوش نما ہو گیا ہے میرا
بالکل بالکل بالکل
آگے فرمائیں
چاروں طرف ہریلی کا آلم کتنا دل کو سکون دے رہا ہے
بالکل انشاء اللہ
کتنا دل فریب لگ رہا ہے
بہت خوب انشاء اللہ بہت کچھ فرمایا آپ نے ہاں ہاں
تو کے پتے ہوا کے ساتھ لہرا کر جیسے کوئی نغمہ سنا رہے ہو
واہ واہ کیا خوبصورت تصویر دی آپ سچ میں یہ منظر قدرت انسان کو تفکر اور پرم مجبور کر دیتا ہے کہ رگبی کی کاریگری کتنی بے مثال ہے ہے نا
اور دیکھو جب بارش کی بوندیں زمین پر گرتی ہیں نا
ہاں ہاں
تو مٹی سے جو سوندھی سوندھی خوشبو اٹتی ہے
ارے وا
وہ سوندھی خوشبو دل مہکا دیتی ہے اس کا قدرت متاثر کرتی ہے کہ انسان سب غم بھول جاتا ہے
ارے واہ بہت خوب بہت خوب وہ خوشبو تو جیسے روح کو تاذگی عطا کرتی ہے اور بارش کے بعد جو فضا صاف صفائی فاقو ہو جاتی ہے وہ بھی دیکھنے لائق ہوتی ہے ہے نا
آپ نے بھی صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا ہر طرف ایک نکھار سا آ جاتا ہے درختوں پہ ہے نا کلیاں کھیلنے لگتی ہیں یہاں تک کہ انسان کا چہرہ بھی تازہ دم لگنے لگتا ہے
ارے واہ کیا بولا ہے آپ نے ایسے پرسکون موسم میں اگر کوئی عزیز دوست ساتھ ہو تو لطفت دوگنا ہو جاتا ہے گفتگو میں الگ میٹاس آ جاتی ہے مطلب اگر موسم اچھا تو چائے پکوڑے آپ بنا دو اور ہم کیا بولتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر لیں گے
بالکل جی دیکھو آپ نے صحیح فرمایا ایسے موسم میں گرما گرم چائے اور ساتھ میں پکوڑے ہوں تو کہنا ہی کیا وہ لمحے تو جیسے یاد ار بن جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
ا ارے واہ آپ نے تو آج دل خوش کر دیا سچ کہوں اس موسم میں انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر پر بھی ترو تزہ کر دیتا ہے
رو تازہ کر دتا دیکھیے جی پیڑ پودے بھی پیڑ پودے بھی بڑے خوش ہو جاتی ہیں بارش کی بندوں سے ہریے بھرے لہراتے ہیں اور گ گرمی کے بعد یہ ٹھنڈک ایک نئی امید اور تسلی دے دیتی ہے
بہت ہی عمدہ بات کہی ہے آپ نے قدرت کی کہ یہ رنگ ہمیں صبر اور سکھ شکر دونوں کا پیغام دیتے ہیں ہے نا
بہت عمدہ ہاں چلیے کیوں نہ اس خشنما موسم کا بھرپور استفادہ کیا جائے ہے نا کسی باغ یا چائے کھانے کی جانب رخ
انشاء اللہ آپ بہت خوب فرما رہے ہیں ویسے آپ کے گھر میں کون کون ہے آپ کے مطلب کنوے میں کون کون ہے آپ بتانا چاہیں گی
دیک ہمارے کنوے میں بچیاں ہیں بچے ہیں
اچھا
ہاں
آپ آپ کے والد کہاں رہتے ہیں والد صاحب کہاں رہتے ہیں
والد صاحب ہمارے تو رہتے ہیں باہر جی
اچھا اچھا اور آپ کے بھائی جان اپی خالا کون کون ہے آپ کے گھر میں
ہمارے بھائی جان اپی جان
ہاں ہاں ان شاء اللہ آپ کا تو بھرا پورا کندوا ہے ان شاء اللہ ان کو برکت دے بہت خوب فرمایا اور آپ نے آپ مطلب کیا مطلب کیا کرتی ہیں تعلیم میں کیا کرتی ہیں آپ
ہم جی بچوں کو پڑا
ہے ارے آپ تو مطلب وہ ہیں تعلیم دینے والے ارے واہ واہ واہ آپ تو مطلب انشاء اللہ انشاء اللہ آپ تو مطلب حضور الہ کے مطلب بہت قریبی انسان خاص انسان مانی جا رہی ہیں
جی بالکل صحی فرمایا آپ نے
ارے بیگم آپ سے تو دل خوش ہو گیا بات کر کے
اور دیکھئے جی میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتی ہوں جیسے کہ آج جو موسم آج کا جو موسم ہے نا اس کے موسم کے بارے میں کچھ اور ایسا من آج من جیسے کہ اس مطلب قدرت نے جو آج من کو تسلی دی ہے جی
ہاں جی انشاء اللہ
اس کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو قدرت کے کئی رنگ ہوتے ہیں ہمیں جو ہمیں شکر اور شوکر دونوں کا پیغام دیتے ہیں
ارے واہ ان شاء اللہ بہت اور یہ جو ابرو بادل کی آمد اور ہلکی ہلکی بوندا بندی انسان کے دل دماغ کو فرت بخش کر دیتی ہے سمجھ رہے ہو آپ
جی اور اس موسم میں ایسے موسم میں
ہوں ہوں
جو ہمارا جو من ہے یعنی جو انسان کا کا جو نہ صرف اس کی جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی تر و تازہ کر دیتا ہے یہ موسم ہمارے من کو
کیا بات کہی ہے آپ نے بارش کے بعد تو فضا مطلب فضا جو ہوتی ہے وہ رنگین ہو جاتی ہے اور ہر چیز کو نیا سا بنا دیتی ہے
اور یہ موسم ایسا ا اشارہ کرتا ہے جی جیسے کہ اپنے عجیز دوستوں کے ساتھ ہوں تو ایسے موسم کا لطف دوگنا ہو جاتا ہے
کیا خوب فرمایا ہے آپ نے مطلب میں تو یہ پچھلے کچھ دنوں سے جو سکتے گرمی تھی وہ تو جان نکال دیی تھی لیکن لیکن آپ نے اس موسم کی بات کہ کے دل کو خوشنما بنا دیا آپ نے
صحیح فرمایا جی دیکھو اپنے عجیز دوستوں کے ساتھ بیٹھے ایسے موسم میں ان سے گفتگو کری جائے ایسے موسم میں تو اس میں کیا ہے کہ اس موسم کا جو لطت ہے وہ دوگنا تو ہو ہی جاتا ہے ساتھ کے ساتھ انسان کی جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی ترو تجہ ہو جاتا
بالکل درست فرمایا آپ نے بیگم آپ کی اس بات سے میں بہت سہمت ہوں
اور گرمی کے بعد گرمی کے بعد جو ہم کو اس سے اس گرمی کے بعد اس موسم سے جو ہم کو ایک تسلی اور نئی امید ملتی ہے
بہت خوب ہاں ہاں اللہ کرے اچھی بات بارش ہو جائے تو گرمی مطلب ختم ہو جائے
ہاں جی
ہے نا
بالکل
ہاں تو یہ کیا ہے موسم بہت بدلاؤ لے رہا ہے روومانچک ہو جائے گا دیکھتے ہیں کچھ دنوں میں
جی ہاں یہ تو دل کس موسم ہو رہا ہے
انشاء اللہ بہت خوب بہت خوب فرما رہی ہیں بیگم آپ اور بتائیں بیگم
موسم خوش خوشنما موسم کا بھرپور استفادہ کیا جائے تو اس میں کسی نہ کسی چیز کا دیکھو اپن کو سہارا لینا پڑتا ہے جیسے جی اپن جائیں کسی تو وہاں پہ جیسے اپن گرما گرم چائے ہو جائے یا پھر کولڈ کولڈ کافی ہی ہو جائے ابھی ہم نے ابھی کولڈ کو کولڈ کافی بنا کے ہم نے اس موسم کا تو بھائی لپت اب
اٹھایا جا رہا ہے ارے ان شاء اللہ کیا عمدہ خیال ہے اور کیا مطلب آپ پورے پورا پورا استفادہ کر رہی ہیں موسم کا یہ دیکھ
ہاں جی بالکل موسم نے من جو خوش کرتا دیا ہے جو تسلی دی ہے موسم نے آج
ہاں ہاں
تو کرنا ہی تھا
صحیح بات ہے اور ہریالی سے ہریالی کا آلم بھی کتنا دل فریب لگ رہا ہے نا آپ کو دیکھو آس پاس آپ کے
ارے آس پاس ہمارے ہمارے یہاں تو بہت سارے پیڑ پودے ہیں اپی جان آپ کیا کہتی ہیں ہمارے یہاں تو کئی طریقے کے کئی ویرائٹیز کے پیر پیڑ پودے ہیں
درخت درخت لگانا ہی انسانیت ہے آپ درخت لگاؤ گے تو موسم خوشنما ہو جائے گا بیگم
ہاں جی اور دیکھو یہ درخت لگانے سے موسم خوشنما ہوتا ہی ہے ساتھ میں ہمارا جو
بہت کو
ہمارا من بھی اس سے خوش ہوتا ہے تازی ترو تازہ ہم کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملتی ہے ہاں دل کو بڑی راحت دیتے ہیں یہ درخت بھی
ہاں انشاء اللہ آپ سے اس مطلب اس چیز پر گفتگو کر کے ہمیں بہت اچھا لگا ان شاء اللہ ہم پھر ملیں گے انشاء اللہ
جی انشاء اللہ